السلام علیکم کیسے ہیں اپ
جی میں اچھی بھائی جان اور سب کہ رہی ہے آپ
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے
آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے فون میں کوئی پریشانی ہے میں تو سب سے بات کر رہی ہوں سب کو آواز آتی ہے اچھا جی آپ فون کی آواز تیز کیجیے
ہوں جی یہ ابھی چل جائے گا میں ایک کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی اور گرمی سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں سب ٹھیک ہے میں میں نے بس یہی پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کے یہاں پہ آپ آئے کیوں نہیں نکا میں ہم نے آپ سب کو نیوتا بھیجا تھا کہ آپ نے ن کہا ہمیں آنا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آیا
تھانا کا
ہم نے کھانا کھایا آپ نے کہا میں کیوں نہیں آئے
ہوں ہ اور سنایں آپ کیا کر رہے ہو
بھائی چان آپ کو میری آواز آ رہی ہے
تھوڑی سی آ رہی ہے تھوڑی سی
بھائی جان آپ کو اب میری آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں ہاں آباری ہے آباری ہے
آ رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ نہیں میں کہ رہی ہوں میں نے نکا میں بلایا تھا آپ نکاح میں آئے کیوں نہیں
نہیں تھوڑا کام تھا گھر پہ تو آپ کو تو پت ہی ہے تھوڑا بزرگ کے گھر پہ تو بیمار داری ہوتی ہے
جی جی جی جی بہت یہ بات تو ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے پر نکح بہت اچھے سے ہوا لیکن مجھے بس اس میں اسی چیز کا بہت رہا افسوس کہ دیکھو لوگ نا کھانا بہت ضائع کرتے ہیں
بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ
اتنا کھانا ضاع کرتے ہیں بس میں کیا بتاؤں پورے نکاح میں اتنا لوگوں نے کھانا کھایا نہیں جتنا کھانے کی بربادی کی تھی
بالکل صحی بات
بہنت کھانے کی بربادی کی تھی آپ بتائیے لوگ پلیٹ میں اتنا اتنا کھانا بھر لیتے ہیں اور ہمارے تو اسلام میں ہمیں کھانے کے قدر کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا سکھایا جاتا ہے یہ تو رزک ہے اللہ کی یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اس لیے ہر ہر ان سان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا لے
بالکل نہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے نا ہم کو چاہیے کہ ایسی ایسی جیسے ہمارے گھر میں نکاح ہوتا ہے شادی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے نا تو ہم لوگوں کو چاہیے اس کی قدر کرے ہم کو یہیں سے دھیان رکھنا چاہیے ہے نا جیسے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے ہم کو چاہے اتنا ہی اتنا ہی رسک بانٹ لے لوگوں میں جتنا کھانا پک رہا ہے نا ایسا فضول نہیں کہ آ جا لے جا پھر کوئی فوٹو پلک اٹھاتا ہے پھر کھاتا ہی آدا ہی ہے نا تو باقی جو رہ جاتا ہے تو وہ تو ویسٹ ہی ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے
جی جی
اس سے تو ہمیں ایک تو بہت ہی جہاں پہ پھینکتے ہیں وہاں پہ بھی بہت ہی گندگی پھیل جاتی ہے نا کلینس کا تو بالکل بھی خیال نہیں رہتا ہے ہم لوگوں کو کھانا تو ویسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے اوپر سے اس میں تو دو چار نسخ ہو رہے ہیں ہم لوگوں کو ہی
جی جی بالکل درست فرما رہے ہیں بھائی جانا آپ یہ دیکھیے نا یہ تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں نا اس طریقے سے نہیں کرنا ج بچا ہوا کھانا اگر کسی ممکن ہو تو یا تو ہم دوبارہ استعمال کریں ضرورت مند لوگوں کوود ہیں اسلام میں تو اسے اراف کو بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا ہے لیکن لوگ جو ہے ب جی نہیں آتے ہیں ایسی حرکتوں سے اتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں اتنا کھانا مطلب اتنا برباد ہو اتنا ضائع کر دیتے ہیں کھانے کو اس سے نہ تو پیسہ برباد ہوتا ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی نا شکری بھی ہوتی ہے
بالکل بالکل تو اللہ ہم سے یہ برکت بھی چھین لیتا ہے
جی اور دنیا میں دیکو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے وہ ترستے ہیں نہ ان کے پاس کپڑے ہوتے ہیں نہ روٹی ہوتی ہے سڑک پہ پڑا ہوا گندا کھانا تک وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا
بالکل بالکل ہم لوگوں کو تو وہی دیکھنا چاہیے نا ہم کو وہی دیکھنا چاہے ہم کو وہ ان کا وہ جو ویسے لوگ ان کا فیل ہونا چاہیے ہم لوگوں کو جیسے یہ لوگ تو جو سڑک پہ ہوتا ہے کھانا گندا کھانا وہ بھی اٹھا کے کھاتے ہے اور ہم لوگ ہے کہ نہ صاف ستھرا کھانا جو ویسٹ کر رہے ہیں ہم کو کو ایک خیال رکھنا چاہیے
جی جی یہ تو پتا ہے لوگوں کو یہ تو ایک دین تعلیم ہے کہ آپ کو کھانا ضائع نہیں کرنا ہے کھانے کو بہت طریقے سے استعمال کرنا ہے چاہے کھانا ہے چاہے پانی ہے یہ سب چیزیں ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے
ہ ہ
لوگ شادیوں میں آتے ہیں نہیں لوگ شادیوں میں آتے ہیں کہیں جاتے ہیں اور باہر بھی کہیں گھومنے جاتے ہیں بھر بھر کے کھانا خرید لیں گے اور ان سے کھایا نہیں جاتا ارے آپ اتنا ہی کھانا لو جتنا آپ کھا سکتے ہو
بالکل بالکل
دیکھو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کھانا شکریہ ادا کر کے کھانا چاہیے ہمیں پلیٹ میں ہمیں اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ہم کھا سکتے ہیں یہ نہیں کہ فرییک آئے کہ ہم پلیٹ میں بھرے جائیں بھرے جائیں
بالکل صحیح بات یہ تو اس بات کا تو دھیان ہمیں یہ رکھنا چاہیے نا دیکھو کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو قدہ ہم کو ہی اٹھانا پڑے گا د اگر ہمارے گھر میں بھی ایسا فنکشن ہو تو ہم پہلے سے ہی اپنی اپنی فیملی کو اطلاع کریں کہ یہ سب نہ کرے ہے نا اس چیز کا خیال رکھ رکھ دیجے آپ جتنا ہی کھا سکیں گے لوگ اتنا ہی بانٹیے اور زیادہ کھانا نہ پکا سک کر کے تو بھی ضائع ہو جاتا ہے آگے جا کے
میں تو یہ کہتی ہوں کہ شادیوں کے اندر بٹھا کے کھانا کھلانا چاہیے جیسے ہمارے پ ہمارے نانا دادا کے زمانے میں کیا جاتا تھا نا کہ بیٹھ کے ہی کھانا کھلایا جائے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے پروسے جیسے ہمارے ہم لوگ سدکے میں کھانے دیتے ہیں اس وقت دیکھیے لووں کو لائن میں بٹھایا جاتا ہے تبھی بیٹھ کے کے کھانا کھلایا جاتا ہے
بالکل
اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے اتنا ہی کھانا لیں گے جو جتنا ان کو ضرورت ہوگی اس ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں لیں گے اور اسلام کے مطابق تو کھانا پھینکنا کھانے کو برباد کرنا یہ سب تو جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی نعمتوں کا ترسکار کرنا ہو گیا
نہیں ہمان لو اگر آپ دیکھو گے جہاں پہ میں رہتا ہوں نا
ہوں
ہمارے ایریا میں تو ایسی جیسے شادی کوئی کوئی بھی فنکشن ہوتی ہے ہم لوگ کو کہ ایسی ہی بٹھا دیا جاتا ہے سنت کے حساب سے چار چار لوگ ٹھیک ہے
جی
چار آدمی بیٹھتے تو پھر ایک بڑا سا پلیٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ بڑا سا
جی جی
ہاں ہاں تو اس میں پھر کھانا رکھا دیا جاتا ہے پہلے سے ہی چار حصو میں جی پھر ایک ایک کر کے ایک آدمی آتا ہے ایک ایک سالنال ڈالتا ہے جس میٹ ہو گیا پھر سبزی ڈالتا ہے یہ کرتے تو مجھے لگتا ہے ویسا تو بہت اچھا ہے ویسے بھی ویسٹ تو ہوتا ہے کھانا وہ ہوتا ہے لیکن بہت بہت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے جیسے آپ کے وہاں باہر جا کے دیکھیں گے دوسرے اسٹیٹس میں تو وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پیسے لے جاتے ایک ایک آدمی کر کے پلیٹ خود ہی کھاتا ہے پھر کھا نہیں پاتا ہے پھر پھینک دیتے ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں پہ پہ رسم و رواج جو ہے تو وہ کافی اچھا چاہے دوسرے ایریاز کے مطابق
جی اس سے کھانے کی تھوڑی جو ہے کہ بچت ہوتی ہے ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا حساب کتاب ہے یہاں تو کہتے ہیں لوگ پلیٹ اپنی اٹاتے ہیں اپنی پلیٹ میں اتنا کھانا بھر لیتے ہیں اور اس کھانے کو پھینک اس کو ضائع کرتے ہیں مطلب نہ تو وہ جانوروں کے کام آتا نہ پرندوں کے کچھ بھی ارے آپ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تو میں تو کہتی ہوں کہ شادیوں میں یا کسی بھی فنکشن میں ایسے برتن لگے ہوئے ہونے چاہیے کہ جن کا بچا ہوا کھانا ہے اسے سفائی سے کھائےیں اور ان کو ان برتنوں میں ڈال دیں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا جا سکے
صحی
اس سے دیکھو ہمیں اللہ کا کتنا رزا ملتی ہے کہ ہمیں ہم ایک ا اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور ہماری روح کو بھی کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم نے کھانے کو ضائع نہیں کیا ہے کھانا بنانے میں کوئی ک لانے میں یا بنانے میں ایک انسان نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں کتنا مطلب اس کے اندر پیسہ بھی لگتا ہے بجلی بھی لگتی ہے سب کچھ لگتا ہے کھانے میں پانی بھی لگتا زمین ہے محنت ہے کتنا قیمتی ہے ہمارے لیے کھانا لوگوں کو ایک پقت کا کھانا بھی نہیں ملتا ہے اور ہم یہاں پہ کھانے کو ضائیا کرتے ہیں یہ مجھے بہت برا لگا
نہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اسسی پہ بات کریں میں تو ہمیشہ اپنی فیملی کو بتاتا ہوں اپنے رشتے داروں کو ایسا نہ کر کے کہ کہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے یہ بر کت بھی چھین لے تو کل کو ہم کو کچھ کھانا بھی نہ نصیب ہو جائے تو پہلے سے ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے ہے نا ایسا نہیں ہوتا ہے آج ہمارے پاس اتنا سارا جو ہے تو آپ ویسٹ کریں گے نہیں کل کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کو چاہیے اچھے سے کھانا کھانا کھائے اور اس کی قدر کرے ہے نا تو ضائع بالکل بھی نہ کرے بالکل بھی نہ کرے
جی جی اس میں بتیں ہمیں چاہیے کہ نا ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں میں اپنے بچوں کو اپنے رشتے داروں میں اپنے گھر میں سب کو یہی سمجھاتی ہوں اگر آپ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے بچ بھی گیا ہے تو اس کھانے کو آپ بھرو تھوڑا سا اور کسی پنچھیوں کو ڈال دو دیکو کتنے پکشی گھومتے ہیں پکشیوں کو ڈال دو پرندوں کو پرندوں کو ڈال دو جان
بالکل کتے کتے گھوم رہے کنتے گ بالکل بالکل
جی یا اسے ضائع نہ کرو کسی کے تو منہ لگے وہ ہمارے یہاں تو کتنا کتنا اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ کھانے کو کبھی بھی ضائع نہ ضرورت مندوں کو ضرور دیں اور کھانا کھے سے پہلے ہاتھ دھوئیں کھانے کا شکر ادا کریں بسپ ملا کریں کھانا کھانے سے پہلے جیسے آپ نماز سے پہلے وضوع کرتے ہو اور ضرورت پر گسل کرتے ہو اسی طریقے سے آپ کو کھانے کی بھی پوری عزت کرنی چاہیے
بالکل صحی بات
تو لوگ جو ہے پر اس چیز کو نا سمجھنے کو راضی نہیں ہے پر میں چاہوں گی کہ آگے جو ہے لوگوں کو یہ بات آپ بھی سمجھائیں اور ہم بھی آگے اس چیز میں پہل کر کریں کہ بچا ہوا کھانا جو ہے جانوروں کو پرندوں کو دیا جائے جس سے کھانے کی بالکل بالکل بھی ویسٹیج نہ ہو
ہاں
اور بھائی جان آپ آئیے گا بھابھی کو لے کر ہمارے یہاں پر
ہ ہ نہیں نہیں آئیں گے ان شاء اللہ آئیں گے دو چار د میں
ٹھیک ہے چلیے بھائی جان خدا حافظ
جی جی جی اللہ حافظ اللہ
کالج چان میں وہ